ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
جی آپ نے کیا کھانا وغیرہ رکھا تھا
میں مجھے نا اب تھوڑا سا کھانا ہے بس ہو گیا پھر ختم
جلدی ہم نا کسی موضوع پہ بات کرتے ہیں
ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو
جی
میں بتایا آپ بھی صحیح کہہ رہے ہو
ہاں ہاں کتنا ٹائم لگے گا آپ کو
جی دو منٹ
چلیے کوئی بات نہیں کھائیے آرام سے
جی جی نیہا
اور بتائیے
جی میم یہ بتا رہا تھا
ہاں
میں نےا آپ کو انوائٹ کرنا چاہ رہا تھا ہمیں نا یہ میری کزن کی شادی ہے
مجھے کال چل رہی ہے اچھ کیا
میں بتا رہا تھا میری کزن کی شادی ہے
اچھا
تو اس نے بتایا آپ اپنے فرینڈس وغیرہ کو لانا جس مطلب نا جس کو یہ انوائٹ وغیرہ کرنی ہوگی
کیا
میں نے بتایا اس کو آپ کیوں نہیں سن رہی ہو یار میں نے بتایا اس کو مطلب اسی نے مجھے بتایا بتایا کہ آپ کو جس جس کو انوائٹ کرنی ہےیا فرینڈس وغیرہ کو کرو آرام سے میں نے بتایا ٹھیک ہے ج سنا آپ نے ہلو ہلو
ہو
ہاں کیوں نہیں بات ہو آپ کہاںتی
آپ آ متی نہیں آ رہی تھی میں کر رہی تھی
ارے کہاں کر رہی ہے ت آبات آام چوٹ بول رہی ہو
بعد چلا
آپ اتنا شور اتنا شور یار
اب آ رہا ہے چوٹ پانی کا ہے نا
وہی نا
ہ پ ہی کالا تھوڑا م ہاتھ واؤ کر
ہاں جی ہاں جی مجھے پتا ہے
آ
ہاں جی ہاں جی کریے آپ جلدی ختم
آپو میری آواز بالکل بھی نہیں آ رہی تھی
ارے کچھ نہیں یار کچھ نہیں
آپ کو پتا کہ گئے میں جہاں پہ ہاتھ واش کرنے گئی نا
ہاں
وہاں پہ یہ سنے س نہیں جاتا ہے
اچھا ٹھیک چلیے اب میں نا آپ کو یہ ٹاپک ہے نا ہم کسی موضوع پہ بات کرتے ٹھیک ہے
ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے
میں نے کیا
ا تھوڑا سا آپ ایک منٹ ویٹ کرو گے
نہ نہ میں نہیں کر سکتا ہوں میڈا آپ کو کہاں جانا ہے
مے جان دیں گے نہیں تو بت رہ ہو تو ہم م میں بہ ایک منٹ کریں گے
کتنا ٹائم آپ کیسے کرنا ہے ویسے
میں بتاؤں گی نا آپ کو اور ک کیا ہو گگ مجھے کیا کرو نا
مجھے مجھے آواز ہی نہیں آ رہی ہے ہ کسم سے مھ یہ بات
ہو نا میرا بھیٹ کیا کرو تھوڑا میرا
چلیے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے
ہ میں اس چیز کر رہ مجھے نہیں چاہیے چیزیںپ آپا بلاایاا ہ اور بتائیے ہوتا کو آپ پھر گریز گئے تھے کان کے ساتھ
نہ میں کہاں گیا تھا پھر تو یہ موسم ہوا نا خراب ایکچولی ہونا یہ موسم وغیرہ خراب ہے اسی سلسلے میں ایی پھر اسی سلسلے میں تھوڑا بزی تھے ہم پھر ہم گئے ہی نہیں
تو بہت موسم تو بتد خراب ہو گیا مجھے تو پتہ ہے
ہاں جی ہاں جی آپ کیا کر رہی ہو آپ تو بتا بھی سکتی ہو نا اپ ڈھونڈ کیا رہی ہو آپ ذرا مجھے اب بتاؤ آپ
مجھے اس کا نام نہیں پتا ہے
تو وہ کیا ضروری ہے ابھی ڈھونڈھنا
ضرور میں کیا وہ بھی ضرور ہے ہو بتاوا
اچھا ٹھیک بس میں کیا ہی بتاؤں اور بت
کیا کیااہ ہاں ہیلو
ہلو ہاں بتائیے
میں نے بتایا آپ نے پھر یہ کیا بولتا اس کو وہ لایا
کیا آپ نے بتایا مجھے آواز ہی نہیں آ رہی ہے آپ کی
آپ نے پھر بلایا جو نا اسکول میں بتایا گیا تھا
ہاں اب آ رہی ہے آواز مجھے آواز نہیں آ رہی تھی
وہ پروجیکٹ لایا آپ چلاتے ہو میں نے دیکھا نا ہاں
فی الحال ابھی دو تین دن کے بعد لاؤں گا
اچھا اچھا ٹھیک بہ جاؤٹتاا جا اس سائڈ سے جاؤ آپ تھوڑا ویٹ کیجیے نا اب کیا ہوگا آپ کو ویٹ کرنے سے یارا
ارے آپ نے بتایا تھا ایک منٹ تب سے چار منٹ ہوئے ویٹ کرتے کرتے
کیا سنا ہے نہیں
اب ڈونڈ کیا مجے بھی پتاؤ ہو نا ڈونڈ کیا رہی ہو آپ
مجھے اس کا نام نہیں پتا ہے
وہ ضروری ہے اتنا ڈھونڈنا
ہاں
جی کیا ڈھونڈ رہی ہو
میں نے سنا ہی نہیں
مجھے ایسے متنا آواز بھی آ رہی ہے پاگل ہو جات رہا ہے سیدھے انسان
ہاں ہاں میرے لی تو کو نہیں ن تو ا ن کن تو تو کیا بتاؤ نا آ ہلو
ہاں جی بتائیے
بتاؤا تو تم بھی چلا رہے ہو یہ بھی چلا رہی ہے کیا فرق ہے آ کا سمجھ وضول میں کھاتی ہوں ارے کچھ نہیں چلو تو آفک بھی بات کرنی ہے آپ کو
ہاں جی کرنی ہے
ہاں ٹھیک ہے اب یہ والی کال ختم ہوگیا اب اس میں کیا ٹاپک پہ بات کرو گے
چلیے چھوڑیے اس کے بعد کرتے ہیں
ہاں ہاں میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی آپ تھوڑا ویٹ بھی کرتے
میں نے کیا تھا شاید چار منٹ نہ آ بتا رہی ہوں میں کیا ڈھونڈ رہی ہوں نہ کچھ
جب اس کا نام ہی نہیں پتا اچھا بتا دی کیا
ابھی اب چار منٹ کے بعد ڈھونڈتی نا وہ آرام سے
وہ ابھی بھی ضرورت تھا نا
اگر بات ہوتی اب آواز آتی پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں تو نہ آواز آ رہی ہے نہ کچھ
اچھا اچھا ٹھیک چلو کوئی بات نہیں
جی
آب آ رہ تو میں آواز
ہاں باری ٹھیک سے
اچھا
آپ کی ہو ہے ب بک ختم بک
نہیں
کیوں آپ نے تو اتنا کھایا
کیا کیا
کھایا نا چکن اوری روٹی
تو نارمل سا ہے ہاں وہ تو واپس نکالا تم نے
میں نے کیا کیا تم آپ کا دماغ ٹھیک ہے
ہاں ہاں بتائی بت بتے آگے
آپ بتا میں نے کیا کیا آپ کو
ارے کچھ نہیں میں مزہ کر رہی تھی
مذااک رہیو
ہاں جی
ب ہ
ہاں کیا بتاؤں
اس کے بعد مجھے کام کام ہے اب شام کو کر رہ کام ٹھیک ہے مجھے کام مجھے باہر کر نکالنا ہے
کیو
مجھے کام ہے تھوڑا
اتنا جلدی ضروری ہے کیا
ہاں میں نہیں کروں گا ابھی شام کو کرتے ہو اب اگر ہو
جیسے جیسے آپ کی مرضلی
ہاں
جی جو تم بتاؤ ہاں آپ کہاں میں اتنی مطلب یہ کر سکتی ہوں زبردستی
ہاں شام کو کریں گے
کوئی باتات
جی
جی اور سناؤ کچھ
م اس میں کیا ہی سناؤ آپ نے مت ن سنا وہاں جہاں پہلے رہتی تھی وہاں پہ مت یہ سہلاب وغیرہ آیا
نہیں اتنی خبر نہیں ہے مجھے شاید آتا ہے وہاں پہ تو آتا ہے تو شاید آئے گا
اچھا ٹھیک ہے
ہوں
اگر آج رات کو بھی بارش ہوئی تو کل بااتی علاقوں کو علا پہ چاہیے
آنے دو نا اب یار کیا کرنا ہے آنے دو
ہاں نہیں تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے وہ
ہاں
بس بڑھیا آپ بتائیے کچھ
میں کیا بتاؤں آپ کیا کہنا چاہیں گی
کچھ بھی جو آپ کو اچھا لگے
کچھ بھی
ہاں کچھ بھی
ابھی توک کچھ نہیں ہے بعد میں بتاؤں گی
تو اس لیے میں نے بتایا تو شاید موضوع پہ بات کر
ہاں لیکن میں کیا میں اس کار مت سیکھوں گی تھوڑی
کوئی بات نہیں ٹھیک ہے
بات سے کر گے کوئی بات
اچھا وہ حیا جان گئی گھر ہے آج کو آج رات کو وہیں پہ بیٹھنا
وہ تو گیا مجھے بیٹھنا ہے یا گھر جانا ہے
اچھا اس کو کون لے جائے گا پھر گھر اگر اس نے
جو میں نے بتاؤ اس کے بعد دوبارہ کال کرنی ہے یا نہیں
نہ میں جاؤں گا فی الحال باہر تک مجھے کام ہے
اور سناؤ
بس آب بس یہ کچھ ویسے حیا جان کو گھر کون ساتھ لے گا ساتھ جائے گا
مجھے نہیں پتا ہے جب جانا ہوگا اس کو تو پھر لے گا میرا بھائی اگر نہیں جانا ہوگا تو پھر یہی ہے
پکڑو اس کو آج رات کو کل جائیں گی آب
اچھا ٹھیک ہے
جی شام کو بات کریں گے پھر
چلو پھر
جی جی پگڑو اس رات کو وہیں پہ
کوئی بات نہیں کوئی بات
ہاں جی ہاں جی وہی نا
اور سناؤ
بس میں نا دوسرے کام کو نظر دیتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑی سی
ٹھیک ہے تو
نہ ابھی نہیں آیے ہے ایسا آپ نے سنا
چلیے اللہ حافظ آباد میں بات کرتے ہیں